ہلو
السلام علیکم
وعلیکم اللام
کیسی ہو آپ خالاجان
جی میں بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں تم سناؤ تم کیسی ہو
ہاں خال میں بھی ٹھیک ہوں آج صبح ٹھیلنے ٹہلنے گئی تھی میں تو ایک بات مجھے بہت سوچنے پر مجبور کر دیا
جی ایسب کیا دیکھ لیا تم نے
ہاں میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے بہت سارا کوڑا پڑا ہوا تھا پیڑوں کے نیچے پلاسٹک کی تھیلیاں اور بوتلیں بکھری ہوئی تھی بہت گندا ہو رہا تھا سبھی دور سبھی دور کچرا پھیلا ہوا پڑا تھا
جی بہت افسوس کی بات ہے لوگ اپنے آس پاس کے ماحول کو ساتھ رکھنے کی ذمہ داری نہیں سمجھتے اور ساریے گندگی پھیلاتے رہتے ہیں اتنی افسوس اتنا ع جب جمہ داری نہیں سمجھتے ہیں لوگ بھائی اپنے آس پاس کے واتاورن کو صاف سوچھ رکھنا اپنی ذمہ داری ہے نا یہ تو پر
صحیح کہا آپا صحیح کہا بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ج کہ صاف ستھرا پریاورن ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہماری ذمہواری بنتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے پریاورن ان ان کو صاف ستھرا رکھے
جی جی بالکل صحیح کہا اگر ہمارا ماحول صاف اور خوشنوا ہوگا تو ہماری صحت بھی بہتر رہے گی اور اچھی رہے گی ہم اور ہمارا پریوار ایک دم سوستھ رہیں گے
ہاں اپا مجھے لگتا ہے کہ پریاورن ہماری سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے بہت مشکل سے ہمیں سوچھ پریاورن ملتا تاائیں
جی ہاں جی ہاں بالکل ہوا پانی پیڑ پودے زمین یہ سب ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے
ہاں لیکن افسوس انسان اپنی سہولیت کے لیے انہیں چیزوں کو نقصان پہنچا رہا ہے دیکھو نا آج کتنا کوڑا کچرا ادھر ادھر پھیلا ہوا ملتا ہے اتنی گندگی ہے چاروں طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے
ہاں اس سے سب سے زیادہ نقصان تو پیڑ پودوں کی کٹائی سے ہو رہا ہے لوگ آئے دن پیڑ پودے کاٹتے ہی جا رہے ہیں لیکن پیڑ لگانے کی کوئی سوچتا ہی نہیں ہے ہےنا
ہاں آپا بالکل درخت ہماری فضا کو صاف رکھتے ہیں اور ہمیں تازہ ہوا دیتے ہیں ہمیں سوچھ واتاورن دیتے ہیں ٹھنڈی چھاؤں دی ت ہیں پھر بھی لوگ پتاہ نہیں کیوں پیڑ کاٹتے ہیں
ہاں یہی نہیں گرمی کو کم کرنے اور بارش کے سنتلن میں بھی مددگار ہوتے ہیں اور مدد کرتے ہیں لیکن یہ بات آج کا انسان بھول سا گیا ہے
ہاں ہاں اپا مجھے بچپن یاد ہے تب ہمارے آس پاس بہت ہریالی ہوا کرتی تھی جہاں دیکھ دیکھو وہاں بڑے بڑے پیڑ برگد کے نیم کے بہت بڑے بڑے پیڑ ملا کرتے تھے آج دیکھ کو پیڑ کہیں دکھائی ہی نہیں دیتا تین
ہاں ہاں ہمارے علاقے میں بھی پہلے بہت بڑے پیڑ تھے لیکن اب ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی رہی ہے دن دن لوگ ان پیڑوں کی کٹائی کرتے ہی جا رہے ہیں پہلے تو اتنا اتنے پیڑ اور اتنی جھاڑیت سی لگتی تھی نا کہ دن میں بھی گاؤں کے باہر جانے میں ڈر سا لگتا تھا لیکن اب تو وہ ماحول ہی نہیں بچا ہے
ہاں ہاں صحیح فرمایا آپ نے یہ سچ مچ فکر کی بات ہے کتنا ڈر لگتا ہے یہ سب سوچ کر کہ آگے کی جنری آگے کیا کے کیا حال ہوگا انسانوں کا
جی جی اور صرف پیڑوں کی کٹائی ہی نہیں پردوشن بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے
جی ہاں وہنوں اور کارخانوں سے نکلنے والا وہاں ہووا کو دوشت کر رہا ہے ہمیں سانس لینے میں بھی تکلیف دے رہا ہے سوچو کتنی بیماریاں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے جس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں بڑھ رہی ہے
ہاں ہاں پانی کا پردوشن بھی کم خطرناک نہیں ہے کتنا گندا پانی آتا ہے
جی بالکل ندیوں اور تالابوں میں کچرا پھینکنے سے پانی گندا ہو جاتا ہے
ہاں نہ اور وہیں پانی بعد میں انسانوں اور جانوروں کے لیے پریشانی کا کارن بنتا ہے دیکھو گندا پانی انسان پیتا ہے جانور پیتے ہیں اور بیماریاں لگتی ہیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مجھے لگتا ہے کہ سمسیا جتنی بڑی ہے اس کا حل بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے
ہاں صحیح کہا آپ نے اگر انسان اپنی چھوٹی چھوٹی دمداریاں نبھانے لگے تو بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں سب مل کر
جی جی جیسے کوڑا ادھر ادھر نہ پھینکنا
اور پلاسٹک کا کم استعمال کرنا یہی سب چھوٹی چھوٹی بات ا دھیان میں رکھ
جی جی بالکل صحیح فرمایا اور ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانا
ہاں چاروں طرف ہریالی ہوگی تو کتنا اچھا رہے گا مجھے پیڑ لگانا بہت پسند ہے
جی مجھے بھی جب کوئی پودا بڑا ہوک درخت بنتا ہے تو دل کو بڑی خوشی ملتی ہے
واقعی واقعی ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی تحفہ چھوڑا ہو
وہاہ کیا خوبصورت بات کہی ہے
ہ جی شکریہ
مجھے لگتا ہے کہ ب بوں کو بھی بچپن سے ہی پریاورن کی اہمیت سکھانی چاہیے پریاورن کے بارے میں بچپن سے ہی بچوں کو بتانا چاہیے
فرمایا آپ نے اگر بچپن میں اچھی عادتیں ڈال دی جائے وہ پوری زندگی ساتھ رہتی ہیں ان کی امی ابو کو یہ ب عادتیں بچپن سے ہی سکھانا چاہیے چوکو
ہاں جی جی جی میں تو یہ بکھؤوں گی کہ اسکولوں میں بھی اس وشے پر زیادہ سے زیادہ دھیان دینا چاہیے پڑھائی میں بھی پریاورن کو جوڑ دینا چاہیے
صرف کتابوں میں پڑھنا کافی نہیں بلکہ عمل بھی سکھانا چاہیے زندگی میں عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے
جی بالکل صحیح فرمایا جاگروک تا اور عمل دونوں ضروری ہے
ہاں کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ اکیلے ان کے پریاس سے کیا فرق پڑے گا پر ایسا نہیں ہے اگر ہر انسان ایسا سوچنے لگ جائے تو پھر بدلاؤ کیسے آئے گا
صحی صحیح فرما رہی ہے لیکن ہر بڑا بدلاؤ ایک چھوٹے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے
ہاں ہاں بات تو بالکل آپ کی صحیح ہے اگر ہر گھر ایک پودا لگائے تو کتنی ہریالی بڑھ سکتی ہے
اور اگر ہر شخص اپنے آس پاس صفائی رکھتے ہوئے پورا تو پورا شہر پورا گاؤں صاف ہو سکتا ہے
ہاں ہاں پریاورن کی حفاظت صرف سرکار کی ذمہ داری نہیں ہم سب کی بھی ذمہ داری ہوتی تین ہم سب کو بھی سر کار کا ہاتھ بٹانا چاہیے
جی جی بالکل ہم سب کی ا ساھا ذمہ داری ہوتی ہے ہم سب کو مل جل کر اس ذمے داری کو نبھانا چاہیے
ہاں جی ہاں جی کیونکہ دھرتی ہم سب کا گھر ہے کسی ایک ایک انسان کا نہیں ہے ہم سب کی دھروہر ہے
جی جی بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہے
آج کی اس گپتگو نے مجھے اور بھی زیادہ جاگروک کر دی ہے کلا
جی انشاء اللہ ہم سب مل کر اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں
انشاءاللہ اب ہم مجھے بھی اب کوشش کروں گی کہ اپنے گھر اور آس پا آس پاس کے لوگوں میں اس کے لیے لیے پرییرت کر سکوں ان کو بتا سکوں کہ پیڑ لگاؤ اپنے پریاورن کو بچاؤ
یں
ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا چلو اب اجازت دو
ضرور آج کی یہ گفتگو بہت فائدے مند رہی ہے
انشاء اللہ ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی
انشاء اللہ
اللہ حافظ
فیس